ہاںبو السلام و علیکم محترمہ
وعلیکم السلام بہن
اج شام آسمان کو دیکھتے ہوئے ایک خیال آیا میرے دل میں جیسے کہ زندگی کے موسم کی طرح ہوتی ہے باہر خوبصورت برسات کی طرح بھاؤ اور سرد راتوں کی طرح خاموش مگر موسم اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی صرف ضرور چھوڑ جاتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کیا ایسا
کیا خوبصورت باتیں دی آپ نے سچ میں انسان غور کرے تو ہر موسم اندر میں بھی موجود ہوتا ہے کبھی دل کے امیدوں میں تو کبھی پھولوں میں کھلتے ہوئے اور کبھی کبھی تنہائی کی ٹھنڈی میں ہوائیں چلنے لگتی ہیں مگر زندگی کا سفر چل جاتا ہے
چلتا تو ہے پر مجھے لگتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت حوصلہ ہے حالت مشکل رہی دھونڈنے لگے شخص ان کی دامن نہیں چھوڑتا آخر کار اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے ایسا لگتا ہے مجھے
ہاں صحیح کہا آپ نے کبھی کبھی تو مشکل اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ پر بھی شک ہونے لگتا ہے مگر کوئی چھوٹی سی امید کوئی اچھی بات یا اپنے کی حوصلہ افزائی اسے دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے
یہی تو ہے مکرمہ رشتوں کیس پچھتی جخموں پر مرم لگاتے ہے اور موجوود بھی درد ہلکا کر دیتی ساتھ میں انسان کو احساس دلاتی کہ وہ بھولا نہیں
صحیح ہے کبھی کسی کا صرف یہ پوچھ لینا آپ کیسے ہو تو بھی دل کو بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اس ایک سوال کے پیچھے اپناپن اور محبت چھپی ہوتی ہے
صحیح بات ہے ن صحیح بات ہے جیسے دوسرے سے جڑے ہوئے بہ مگر سمجھنے والے کم ہیں پاس بولنے کے لیے الفاظ ہے اور صبر کومی و کم لوگوں میں ہوتا ہے
ہاں جبکی کبھی انسان کو صلاح نہیں چاہیے صرف کوئی اے سی چاہیے ہوتا ہے جو ہر بات پوری توجہ سے سن لے
ہں
کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو صرف باٹنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں اور من خوش ہو جاتا ہے
ہاں میرا تو ماننا ہے کہ دنیا کے سارے نیک کام دل کو سکون دیتے ہے ان کو کیا لگتا ہے ہماری سے ہ اس کے کارن بھی تھوڑی سی ہماری پریشانییا جیسے ختم ہو جائے ہے نہ
آپ کی باتیں دل میں اتر آپ کی باتیں دل میں اتر جاتی ہے سچ ہے کہ انسان اپنے اچھے باتوں اور اچھے اخلاق سے ہی لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے اور جگہ بناتے بناتے وہ قریب آ جاتے ہیں
ہاں صحیح بات ہے دولت شہرت اور کامیابی میں کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن انسان کا کردار ایسا ہے بہن یہ برسوں بعد بھی یاد آتا ہے جی
سچ کہا آپ نے کچھ لوگ بہت کم وقت کے لیے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں مگر اثر چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی یاد ہمیشہ من میں رہتی ہے ان کی سادگی ان کا لہجہ اور ان کا اپناپن کبھی نہ بھلایا جا سکتا ہے
ہوں سوچا ہے تم نے کہ تے وقت کتنا جلدی گزرتا ہے نا اور جو بات باتیں ہمارے لیے بہت اہم تھی آج صرف یادیں ہے اپنی ہلو
ہاں اور یہی بات کبھی کبھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نہ ہر لمحے کہ پوری طرح جیا جائے پت ہی نہیں کون سا پل آخری بار مل رہا ہے اور کب ملے گا
ہاں قدر وقت رہتے ہی کرنی چاہیے لوگ دور جا چلے جاتے ہیں یہ افسوس ہی رہ جاتا ہے اور کیا
کئی بار انسان اپنی مصروفیت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنوں کو وقت دینا بھول جاتا ہے آخر میں وہی لوگ سب سے زیادہ یاد آتے ہیں اور وہی لوگ یاد میں کھٹ کٹاتے ہیں
مجھے تو لگتا ہے کہ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی سبی سبی کیس ہے اپنے ساتھ چائے پی لینا پور پر ہنس دینا یا دل کی بات کر لینا بہت بڑی نعمت ہے
ہاں سچ تو ہے اور یہ شاید یہی چھوٹی باتیں یاد میں سب سے بڑی یادیں بن جاتی ہے اکثر وہی لمحے یاد رہتے ہیں جس میں سچا اپناپن ہوتا ہے
ہ رات خاموشی میں ایسی باتیں کرنا بھی اپنے آپ نہیں کر رہ ا ساس ہے نا ان کو کیا لگتا ہے سا دل سے آواز نہیں دے رہے ہے ایسا لاگتا
صحیح کہا آپ نے بہن رات انسان کو آپ سے ملاتی ہے دن میں جو باتیں نہیں ہو جاتی رات میں وہی باتیں دل کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے
سر اپنے دل کو صاف رکھے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے انسان میں زندگی اس سے خوبصورت بن سکتی ہے اپنی
وہی تو اصلی کامیابی ہوتی ہے ہر انسان امیر نہیں بن سکتا مگر ہت ہر اچھا انسان ضرور بن سکتا ہے
ہوں اچھی انسان کی پہچان یہی تو ہے بہینن دوسروں کے لیے رہمت بنے جی ہمب نہیںی الفاظش لوگوں کو جوڑتے ہیں دوڑے نہیں
صحیح ہے اور لوگوں کی کمی آج بہت محسوس ہوتی ہے دنیا کو اور زیادہ سمجھنے والے احساس رکھنے والے اور محبت بانٹنے والے لوگوں کی ضرورت ہے سب سے زیادہ
ہا یہ بھی تو ہوا ہے کہ اللہ تالا انسن کو دی کے سک نورم فرماے کیوکی جو دنیا بناتا ہے کوئی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے
ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ایسی گہری ادب بھری ہو اور دل کو سکون دینے والی گفتگو یوں ہی چلتی رہے کچھ باتیں انسان کو صرف خشک نہیں کرتی اند ان اسے اندر سے بہتر بھی بنا دیتی ہے
ہاں سہی کا ویسے یقین مانیے جب گفتگو میں احترام پولوس سچائی شامل ہوتی ہے ن تو
ہاں بہن
بات چیت نہیں رہتی خوبصورت احساس بن جاتی چلو بہن ملتے ہے بعد میں اللہ حافظ
ہاں بہن چلو